ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کو صاف آواز آ رہی ہے میں نے نا نیا والو یہسو لگایا اسی لیے
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ آپ ٹھیک ہو گھر پھر سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو چائے پی
جی آپ نے پیچھا ہے
ہ نہیں میں صبح نہیں پیتی ویسے
کیوں
صبح موور نہیں ہوتا ہے اسی لیے
اچھا ٹھیک کہ کیا کر رہی ہو باہر ویسے
میں کپڑے کھانے کے لیے ڈال رہی ہوں آج دکھ ہے نا اھی
ہاں
اسی لیے مجھے لگا فی الحال کپڑے ہی ڈالوں گی بس تھوڑے سے ہیں اب
اچھا ٹھیک
تھوڑے سے نہیں تو لگ بھگ ہم گھر میں بہت سارے ہیں ان سب کے دو دو کپڑے ہوں گے ہی ہوں گے
جی س
جی اور آپ بتاؤ اسکول جاتے ہو آپ
نہ میں کبھی کبھی چاہتا ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ جاتے ہو
میں تو روز جتیی ہوں اور آپ نے لائبریری کیوں چھوڑی ہے میں نے پرسوں سنا میں نے سوچا آج فن
آ آپ گو کس نہیں بولاو
میں نے جوائن کیا نا وہاں پہ کیوںکہ آپ نے پتایا تھا ہم جوائن کریں گے ایک ساتھ تو آپ نے چھوڑا ہے میں نے جوائن کیا ہاں
مرن آئی آتی اتنی نہیں تھی
ہاں آپ نے جب بتایا تھا جوائن کرنے کے لیے تو تب مجھے گھر میں کام
اپ تو دس دن نہیں آئی تھی میں نے سوچا پھر آپ کو شاید موڈ ہی نہیں ہے میں بھی گھر
اچھا تو آپ کو جانا تھا میں بھیھی آئی نا باہر سے تو وہاں میں نے دیکھا جب میں گئی تھی آج صبح تو وہاں میں نے دیکھا تم کوئی نہیں پھر میں نے کنفرم کیا انہوں نے بتایا کہ یہ نکلا ہے یہاں سے کیا ہے تو چھوڑا ہے
جی میں نے چھوڑی میں نے کی وہ لیو
کیوں
وہاں پہ ار وہ مزہ ہی نہیں تھا
ارے پڑھنے میں کیا مزہ ہونا چاہیےڑھ پڑھاتے تو اچھے ہے نا یہاں
تو میں تو اس اس سے اچھا گھر پہ بیٹھتا ہوں
مطلب وہاں نہیں پڑھاتے مطلب وہاں نہیں اچھے اچھے سے پڑھ پاتے
ہاں پڑھ پات ہے لیکن وہاں پہ کےلے بہ ہوو جاتے ہیں
ہاں یہ بات بھی ہے مجھے بھی آج ایسا ہی محسوس ہوا وہاں پہ کیونکہ جب پھر بھی دو تین ہوتے ہیں نا تب پھر بھی کچھ گروپ شریی وغیرہ ہوتی ہے ویسے تو ہوتی ہی نہیں ہے
جی جی
جی پھر میں بھی کروں گی لی مجھے تو پہنا ہی دن تھا آج
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ آپ گئی آپ کتنے بجے آئی پھر وہاں سے
جی میں میںس گئی ایڈمیشن وغیرہ کے لیے پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے میں نے سوچا تھا میں نے پیسے وغیرہ لائے تھے ساتھ میں نے سوچا تھا آج ہی کروں گی آ وہاں میں نے ایک سنا کہ وہ بول یہ نکلا ہے ایسے میں نے ان کو بتایا چلو میں گھر سے پہلے سن بولوں گی گھر والوں کو یہاں پہ ایسے وغیرہ پھر سے برنا میں نے گھر والوں کو بولا تھا میں نے پھر گھر ان کو جھوٹ بولا ایسے وغیرہ ہے تو میں پھر میں نے سوچا پہلے میں فون کروں گی وہ گھر جا کے اپنی چھوڑا سچ میں
پھر ایک پھر ایک کام کرو میں میں پھر سے جوائن کروں گا ٹھیک ہے آپا آپ نے بھی جوائن کیا جٹھ
جوائن آپ کو گیا آپ آؤ گے پھر سے
جی ہاں اس میں کیا ہے
چلو ٹھیک ہے پھر میں ابھی جوائن کروں گی
جی جی
چلو پھر میں بھی کل مجھے لگتا ہے پھر کل پھر ہم ایک کاؤ گیں گے ہم ایک ساتھ جائیں گے کل آپ اگر مجھے کل لینے آؤ گے یہیں ج میرے گھر سے تو
نہ نہ وہ وہ دور ہو جائے گا ہم لائبریری م ساھ ن پ
چلو ٹھیک ہے پھر ایک ساتھ وب پڑیں گے
ٹھیک ہے دیکھنیے جی بکس وغیرہ ساری ساتھ لانا پھر وہیں پہ رکھنا ٹھیک ہے وہاں پہ ہوتے ہیںا کیبنس
ہاں ہاں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے بک ص آپ لانا ساتھ آپ کو تو نزدیک د میرا بیگ باہاری ہوگا ویسے
اپ کہاں ایک بک سے دو دو پڑھیں گے وہاں تو کرسیاں الگ الگ ہوتی ہے چیئرز
ہاں پھر آپ شیئر آپ جب تک وہ ایک کتاب پڑھا کرو گی تب تک میں دوسری والی بک پڑھا کروں گی
چلو ٹھیا بھی ٹھیک ہے
غار کروں گی مجھے لگتا ہے میں بھیب ایک دل آؤں گی جب مجھے کوئی لیےنے آئے گیا ایسے مجھے لوگ کلانا پڑتا ہے نا اگر مجھے کبھی کسی نے چھوڑا تو تب بھی میں فل بیگ لاؤں گی
ہاں ٹھیک ٹھیک پھر میں ایک کام کرتا ہوں لاوکل کتابیں بھی ساتھ میں ہی آتا ہوں تو میںہ لینے
چلو پھر ٹھیک ہے اگر آؤ گے
چلو پھر ساری کتابیں لیکن ساتھ لانا ہے
ٹھیک ہے میں بولوں گی بابا کے ساتھ میں ایسے جاؤں گی کزن کے ساتھ آ جا
ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اوکے اوکے ڈن
ٹھیک ہے میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں کروں گی کچھ ایک سال بعد جوائن لیکن پھر مجھے مان آیں گ انہوں نے بولا کہ ایک ساتھ جائیں گے آ مج بھی لگے ہے ن نہیں کا میں شفٹ کرن گلا پھر میں ابھی لائبریری ج آؤں گی تو اب کل ہی جانے ہیں تو کل ہی جائیں گے
چلو ٹھیک ہے کل ساڑھے نو پہنچ ل لائبریری ٹھیک ہے
کوئی بات ہے
اور بابا گوپیا سے بولنا مجھے ج گزن کے سات جوانا ہے لائبریری
ہاں ہاں میں بتاؤں گی اس کو کزن مجھے چھوڑے گا ایسے وغیرہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے لگا ہے شہ پ آ گھومنے کے گی ہو
میں ارے مجھے تو پلان تھا ہاں آپ نے تو صحیح بتایا مجھے پلان تو پلان تو تھا اب پھر ایک تو میں صبح سوچ چا کے پہے میں یہی کام کر لوں گی میں نے ان کو ب بہت دن اسے بتایا میں آؤں گی اب آ ہی نہیں یہ گلا تو ہوتا ہے پھر میں نے سوچا کہ ا میں پہلے لائبریری ہی جاؤں گی پھر میں وہاں سے آئی نا میں اتنی تھکی ہوئی تھی اصل میں دور ہے نا یہ
جی جی بہت دور ہے نا زیادہ بھی نہیں ہے کوئی آپ کے گھر سے ہوگا کوئی چھ سات کلو میٹر
ہاں میں بہت زیادہ تھک گئی تھی پھر میںیری سوچا یہی کہچاھالو ہاں میں نے اسی لیے سوچا کہ چلو چھوڑو آج اب میں یہی کروں گی کیا بول رہے اس کو آج تھوڑا ٹھنڈی وغیرہ
ہ
پھر میں جاؤں گی کل کل ہے نا منڈے کل ہمیں آف بھییا اسکول اب میں اور میں نے اسکول والوں کو بھی بتایا ہلو
ہ جی آپ آپ ک کب جانا رییکنگ پ
میں بتا رہی ہوں اب م نے اسکول کل جانا ہے ہمیں اسکول والوں
بتائیے پہلے آپ کیا بتا رہی تھی اس کول
اب میں سوچ رہی تھی میں اسکول سے بھی لوں گی لگ بھگ سکس منتھ بڑے سکس منتھ لائبریری جوائن کروں گی وہ مانتے ہیں نا ویسے کو لائبریری کے ایسے اسٹپس وغہ دکھانے ہو تو وہ ماند ہے جی ابڑ پھر جب میں نے سوچا تھا صبح ایسا ہی تو پھر میں وہاں سے آئی نا پھر مجھے لگا نہیں نہیں میں تو اسکول والوں کو بولوں گی ہی نہیں میں اکیلے کیا کروں لائبریری میں
جی یہ بات بھی صحی ہے
ون اگر اب آؤ گے تو چلو پھر ایک ساتھ جوائن کریں گے لائبریری میں تو اتنا اچھا پڑھتے ہیں لوگ وہاں پہ اتنے بکس ہوتے ہے اور گھر میں کیس دفتر ہے لائبریری
وہاں پہ ہوتے ہیں نا
جی کیا ہوتا ہے ہاں ہاں ہوتے ہے نا ورنہ کیا ہاں ہاں اور وہاں پہ تھوڑی لڑکے پڑھتے ہیں وہ گیمس وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے شاید شنکگراچار یا کہے اور جگا لیں گے
ا کتنے بجے
صبح سات یا آٹھ اٹھ بجے
ابھی تو آپ نے بولا میں کل لائبریری آؤں گی
میں آؤں گی ن لائبری مجھے کہاں جان ہے مجھے تو گھر والوں نے
ابھی تو آپ نے بولا ہمیں سات آٹھ بجے جان ہے
مطلب ہم ایک اسکول جو ہمارے اسکول والے ہیں نا
جی جی
ان کو جانا ہے سا انہوں نے مجھے بھی بولا ہے کہ مطلب مجھے نہیں مجھ کیا انوائٹ لبریری انہوں نے بولا بچوں کو کل جانا ہے لائبریری یہ نا ٹریک کن پے سوری سوری ٹرائیکنگ پہ تو میں نے ان کو میں نے بھی فرینڈس میری فرینڈ سے ب ہاں ہاں ہمیں جانا ایسے مزہ آتا ہے ویسے مزہ آتا ہے تو پھر میں نے گھر میں کنفرم کیا ایسے جاؤں انہوں نے بتایا ہاں جاؤ آپ لیکن پھر میں نے بتایا فرینڈ کو ایسے جو میری فرینڈ ہے نا وہ بھی آتے ہو اس کو مجھے پتا ہے میں جاؤں اچ چلو ہم جائیں گے میں نے اس کو میں نے بتایا چلو ہم جائیں گے اس نے بتایا نہیں نہیں ت میری فرینڈ ہو اگر تم میری بات مانو گے تو نہیں جانا ہم دونوں نہیں جائیں گے وہاں پہ مزہ نہیں ہے
ویسے جانا کہاں تھا آپ کو
ہمیں مجھے نہیں پتا شنکراچاری سائڈ سے ہی جانا تھا
اچھا ٹھیک
ہاں پھر مجھے اس پھر اس پھر میں نے سوچا کہ میں کو بتاؤں گی زڑپا وغیرہ کروں گے اسے بتایا مجھے دوسری بات نہیں بتانا
لیکن اسکول کے ساتھ مزہ آتا ہے گھومنے میں
مرنہ کیا جب منا ہی نہیں استے میری فہن نے
ہاں مجھے لگتا ہے آپ کچھاید فرینڈس لوگوں کو جان آ اسکول کے ساتھ نہیں
نہیں ہمیں فرینڈس کو نہیں جان فرینڈس کو نہیں جانا
اچھا ٹھیک ٹھیک وہاں پہ کون ہے
یہاں پہ بہن کے بیٹے
آ باہر ہو اندر
نہیں میں باہر ہوں
ہاں بھ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو
مجھے ٹائم تو نہیں لگے گا میں ایسے ہی باہر کپڑے اور دیے بہن نے اس نے بتایا آپ یہ بھی آیں پ ڈ آ لو
کم
جی ہاں پھر میں نے سوچا کہ کہ اب اگر اس اب میں اس فرینڈ کو ضروری بولنا ہے کہ میں جاؤں گی ٹریکنگ پہ میں جاؤں گی پھر دیکھیں گے کیا کرے گی اتنا بھی کیا ہی کر سکتے ہے وہ
یہ بتائیے
جی
لائبریری میں کتنا فیس تھا شاید جب میں جاتا تھا تب شاید پانچ سو بولنے
میں بتا رہی ہوں ہ میں میں نے سوچا کہ اب میں کل جاؤں گی پہلے ٹریکنگ پہ میری فرینڈ کیا ہی کرے گی اب اس کو کیسے پتا چلے گی تم اس بارے میں کیا بتا رہے ہو جی ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو